ہلو
ہلو وعلیکم اللام بھائی ولکم اللام اور بتنائیے کیا حال ہے
الحمدللہ ٹھیک ہے اپ کیسے ہو?
جی الحمد للہقی اللہ کر رپا ہے ہم بھی ٹھیک ہیں
گھر میں سب ٹھیک ہے، ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے-
اسی اللہ ہی کرپا ہے ابو اب بھی جان سبھی ٹھیک ہیں سبھی کے- کے ساتھ اچھا ہے-
الحمد للہ سب اچھے ہیں تو بھائی کیا کر رہے ہو آج
جی فی الحال میں واک پر آیا تھا بھ جان واک- واک کر رہا ہوں اس لیے ابھی واک اسٹارٹ تو نہیں کی ہے لیکن واک کے لیے ٹہر رہا تھا میں نے بھائی جان کو- کال کریں گ
چلو بھائی اچھی اچھی بات ہے واک کرنا بہت اچھی بات ہے-
جی- جی بھائی جان و کرنے سے سر- شاریرک اور مانسک سواستھ کے لیے اچھی رہتا ہے پکنا-
بالکل بھائی, واک تو باڈی کے لیے ایک دم ضروری ہوتا ہے کہ اس سے باڈی فٹ- ٹ رتی
جی اان اسے بڑی پٹ رہی تھی اور ایے- اسس سے مانسک مانسک ہیلتھ بھی
جی بھائی جان تو ہم بات کریں گے کہ آج آ کل کی جو تعلیم ہے اس کو لے کے ہم تھوڑا گفتگو کریں گے
جی بھائیان مت میںمھ میں نہیں آیا بھائی جان دوارا بولیے
بھجن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کی جو ایجوکیشن ہے تعلیم ہے اس پہ تھوڑا گفت اس پہ تھوڑا گفتگو کریں گے تو اچھا رہے گا تو ب بھیا میرا یہ سوال ہے کہ
جی ب جان
آ کل کی جو ایجوکیشن ہے آج کل کی جو تعلیم ہے میرے حساب سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایجوکیشن ود آؤٹ ایجوکیشن آج کے زمانے میں کچھ بھی پاسیبل نہیں ہے
جی بھائی جان یہی میرا کہنا ہے کہ بھائی جان ایجوکیسن بغیر کچھ نہیں ہے کیونکہ آج کل ہاں کھیل کود بھی ضروری ہے لیکن جتنا نہیں جتنا ایجوکیشن ایجوکیشن سے ہی ویکتی کو سمجھداری پراپت ہوتی ہے ویکتی سماج میں آگے بڑھنے میں سب سے اہمیت ایجوکیشن کی ہوتی ہے ایجوکیشن سے ہی ویکتی اپنے سپنے پورے کرتا ہے
ہے علم وہ چیز ہے جس سے انسانحیح غ فرق کر سکتا ہے صحیح اور غلط میں پہچان کر سکتا ہے اور آج کل کا جو آج کل کا جو دور ہے آج آج کل کا دور سائنس کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اس کے لیے میرے حساب سے ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے
جی بھ جان اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن سے ہی ویکتی ایک دوسرے کے لیے ایجوکیشن دی کسی چیز کو جاننے کی پرتیچھا ہوئی تو ایجوکیشن ویسہ اس میں آگے آنی چاہیے
بالکل بھائی جان میرا یہ ماننا ہے کہ کہ آج کی جو جنریشن ہے یا آنے والی جنریشن ہیں ان کے لیے ایجوکیشن بہت ہی بہت ہی ا امپورٹنٹ کیونکہ آج کل دیکھو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے سب کچھ آن لائن ہو ہو رہا ہے پیمنٹ ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں ہم کھانا منگواتے ہیں وہ بھی آن لائن منگواتے ہیں چاہ ہم ٹریاول کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بس کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے وہ بھی آن لائن لینی پڑتی ہے ہے یا پھر ٹرین کی ٹکٹ جو ہے آن لائن لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایج ایجوکیشن بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ ایجوکیشن لیس پرسن جو ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتا ہے
جی جی جی جی بالکل یہ میرا کہنا تھا تاکہ ایجوکیشن وغیرہ کچھ نہیں ہے جی گون میں ایجوکیشن نہ ہو یہ ویکتی کی پہلی دھارنا ہونی چاہیے اسے ایجوکیشن کرنا ایجوکیشن سے ہی ویکتی میں سماج کے سبھی گڑوں کو ان کو نیم و رولوں کو سمجھ سکتا ہے اور ایجوکیشن سے ہی ویکتی ہر ایک چیز کی پرکھ کرنے میں سمرتھ ہوتا ہے کیونک ایجوکیشن بغیر یدی ایک نو ایجوکیشن اس کے حساب سے مل جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا
بالکل بھائی اور ایجوکیشن اور ایجوکیشن کو لے کے گورنمنٹ بھی گورنمنٹ بھی آج
جا سکتا انیہتا ایسی ساری چیزیں جس میں تو بٹوارہ بھی کیا جا سکتا
بالکل بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے تو ایجوکیشن کو لے کے گورنمنٹ بھی بہت اچھی اچھی اسکیمیں دے رہا ہے اسکالرشپ دے رہا ہے کہ کسی بھی طرح آج کی جو جنریشن ہے آج کی جو یوتھ ہے ان کو پڑھنے کی کے لیے گورنمنٹ ہر وہ قدم اٹھاتی ہے جن سے آج کی جنریشن کو سہولیات ہو
جی جی جی جی بھائی گورنمنٹ بھی بیک گراؤنڈ بھی ایجوکیشن کے پرتی پورا سہیوگ کر رہی ہے کیونکہ گورمنٹ نے نئے نئے کالج یونیورسٹینی اوپن کر رہی ہے اور گورنمنٹ بچوں کے لیے اسکالر شپ جو ریب بچے ہیں ان کو لیے اسکالر پردان کر رہی ہے گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ غریب بچے د کسی کے پاس اتنی دھنرش نہیں ہوتی تو وہ ایجوکیشن پورت نہیں کر پاتا اس لیے گورنمنٹ کا میں پورا سہیوگ ہے اور گورنمنٹ کرنے بھی جائگہ بھیہن
بالکل بالکل بھائی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ غریب بچوں کے لیے گورنمنٹ نے اسکولوں میں جو مڈ ڈے میل کا پروگرام رکھا ہے وہ بھی بہت بڑھیا بہت بڑھیا رکھا ہے ا جو جو جو بچے غریب جو بچے جو غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑھیا انتظامات کیے گئے ہیں اسکولوں میں ان کو فری میں پڑھایا جا رہا ہے
جی بالکل جو بچے غریب فیملیوں سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے سرکار نے ج مڈ ڈے میل ساری چیزوں کوالٹی ان ساری چیزوں کو لاگو کر کے غریب بچوں میں سہایتا پردان کیے ی سرک ایسا ہی کرے گی تو ایجوکشن الگ ہی لیول پ ہوگا یہ کیوںکہ غریب بچوں کو ایجوکیشن ہائی اسکول میں بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی ان کے لیے جانے کے لیے اتنی دھرراش بھی ہوتی نہیں ا تو اس لیے گورنمنٹ نے بھی ودارتھیوں کا سمج پریوگ کر کے ان کو بھی سہایتا دینے کے لیے یہ اچھے اچھے یجنایں لاگو کر رہی ہے جس سے غریب بچوں بھی اپنے ایجوکیشن کے بارے میں کچھ تو آگے بڑھنی پروورتی کر سکتے ہیں
بالکل بھائی میرا یہ بھی ماننا ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے تو ان کی جو س اسٹڈی ہے اس کو لے کے کہیں نہ کہیں گھر والوں کا یا ماں باپ کا بہت
جی بھائی جان یہی گھر بھائی جان ایک چیز بولو ان چیزوں میں سب سے زیادہ رول تو گھر والوں کا ابو امی جان کا ہی ہوتا ہے کیوںکہ انیں ہی شکھا وہ ودارتھی بچی کی سب سے پہلی ٹیچر ایک ماں م ہوتی
بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ب جان
آواز نہیں آ رہی آپ کی
جی ہیلو
جی جی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے ہلو
ہیلو
ہاں بھائی آواز آ رہی ہے
ہاں جی جی بالکل آ رہی ہے میں یہ بول رہا ہوں بچے کی پہلی شکچک اس کی ماں ہوتی ہے ماں ہی اس کو کیسے کس کے ساتھ کیسا بہار کرنا چاہیے بچے پرریوار میں ایسے سیکھتا ہے اور پریوار کے لوگوں ان کے بچے کے پہلے شکچشک ہوتے ہیں بھائی جان
جی بھائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کے کا جو پہلا سکول ہے وہ گھر سے شوع شروع ہوتا ہے کیونکہ گھر ہی بچے کا بچے کا پہلا سو اسکول ہوتا ہے اور جو وہ بچہ گھر میں جو کچھ سیکھے گا وہی وہ آگے جا کے دوسروں کو سکھا سکتا ہے بڑا ہو کے دوسروں کو سکھا سکتا ہے
بالکلی بچہ ہے جو بچے ہوتے ہیں اس کا پہلا اسکول گھری ہوتا ہے اس کے ٹیچر اس کے گھر کے سدسیہ ہوتی ہیں کیوںکہ بچے کی پہلی پراتمک شکچھا ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے اور ان بچے کو سب سے بڑا بھگوان اللہ کا درجہ دی کسی کو دیا ہے تو وہ ٹیچر کا دیا ہے کیونکہ ٹیچر پچر ہی اس کو سبھی چیزوں کے کیسے کیا ہے اس کا پت راستہ کیسے طے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ایک ادھپک کے کے اوپر ہوتی ہیں جنا
بالکل بالکل بھائی لیکن بھائی میں جو میرا جو کہنا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں اکثر موبائلوں کے ساتھ لگے رہتے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہو کسی حد ک ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ چھوٹی عمر میں بچوں کو موبائل ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں بچے یہ کہ موبائل لیتے کہ ہمیں اسٹڈی کرنی ہے جبکہ اس اسٹڈی کے بجایے کچھ اور ہی کرتے ہیں گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ موبائل کو چھوڑ کے اگر فز فزیکل گیمز پہ بچے لوگ دھیان دیں گے تو تو ان کے ان کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ وہ فزیکلی بھی فٹ رہیں گے مینٹلی بھی فٹ
جی جی بھ اسی چیز کا سمرتھن میں پورتا کرتا ہوں آپ کا کیوںکہ بچے کا آج کل کے جنریشن کے بچے ہیں جو موبائل لیپ ٹاپ ٹیلی ویژن ساری چیزوں کو گھر والوں کو ایسٹ ڈی کے بہانے مانگ کر ان سارے کا سدو گ نہ کر کے ان کا درپیگ کرتے ہیں جس سے آج کی جنریشن میں کافی پربؤ دشپربھا پڑا ہے اور اس وہاں اس کے کافی اہمیت اس کے گھر والے بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ ان ایک بار دلوات تو دیتے ہیں پر ان چیزوں پر کوئی دھیان نہیں دیتی اس لیے ان ساری چیزوں کو ذمہ دار میں ماں باپ باپ ا سے بڑے بھائی بہن ان سارے کی چیزوں کو مانتا ہوں کیوںکہ یہی ان کو ایک ایسی چیز کا راستہ دکھاتے ہیں جو اس پر چل کر برائی اور بھلائی کا اپیوگ کرتے ہیں
بالکل ہمیں ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھے زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کو اور فوکس کرے کیونکہ آج کل زمانے میں اسٹڈی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ سب جانتے ہیں تو اس لیے
نہیں ہے
بالکل کیونکہج آج کل کے آج کل کے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے ریسرچ ی ہے وہ سب ایجوکیشن کی بدولت پاسبل ہوا ہے جب ایجوکیشن ہے تو سب کچ ہے
میں آج کل کی ٹیکنالوجی کے پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں جو ایک اچھا کام ہے لیکن یہ آج کل اچھی بھی ہے اور برائی بھی ہے کیوں کیوکہ ہر ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھائی یا برھائی کیونک ہر چیز سو پرسینٹ شدھ نہیں ہوتی ہے نا کیکہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بڑھایا بھی ہے اور بٹھایا بھی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان ساری ایسی چیزیں پھییک چل جاتی ہیں جس پہ لوگ پورتے بھروسہ کر کے اسے خرید لی اس کے اپیوگ کرتے ہیں جس کا پریام خراب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسے سرکار نے اے آئی چلایا ہے تو اے آئی میں بھی سو پرسنٹ شدھ نہیں ہے کیونکہ اے آئی ایک ایسی چیز ہے جس سے کاپی کی جا سکتی ہے یدی کسی چیز کی کاپی کر کے
میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی جو بھی جو بھی
جو بھی چیز ہے مطلب موبائل ہے اے آئی ہے جو بھی چیز اگر ہم صحیح طریقے کسی سب چیزوں کا اپیوگ کریں گے صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اگر ہم ضرورت کے ضرورت کے مطابق یہ زیادہ یوز کریں گے تو ضروری ہے کہ ہمارے اوپر بہت ہی بیڈ افیکٹ رہے گا ان سب کا
ہر ایک چیز کی ایک لمٹ سیما ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک چیز کا انا ہی اپیوگ کریں جے لمٹ سے زیادہ نہ سرا یہی لمیٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا پرام اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک چیز
بالکل بھائی جب ہم لٹ سے لٹ سے سے زیادہ کچھ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہی ہوتا ہے
جی بھائی جان اسی چیز کے مع بارے میں سمرتھن کرتا ہوں
آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا اچھا لگا ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اللہ نے چاہا تو کبھی پھر آگے آپ سے ملاقات کاتھ ہوگی
جی بھائی جان میں بھی اللہ تعالا سے یہی دعا کروں گا کہ جب بھی میرا موقع ملے تو آپ سے ایک بار ضرور ملوں گا سب اور ممیبو جان سب خھیریتے ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک
کہاں تو اللہ کی دعا سے خدا حاپس خدا
خد حافظ بائے خداظ چکر
ا